ہلو
ہیلو
ہیلو جی السلام علیکم جی جی ہلو آواز آ رہی ہے جی جی میں ٹھیک ہوں الحمد للہ جی آ ہے ہاں آپ کیسے ہیں
اچھا اچھا چلے اچھی بات ہے جی میں بھیؤ الحمد للہ بہت اچھا ہوں آپ کی دعا سے
جی جی ہ جی میرے گھر میں بھی الحمد للہ سب اچھے ہیں جی
اچھا اچھا اوکے چلیں چلیں بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ سے سب ایسے ہی رہے
جی اچھے رہے خوش رہےیں بالکل یہی دعا ہاں میرے حق میں بھی اور آپ کے حق میں بھی
جی امین امین بہت شکریہ بہت شکریہ امین امین بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا اور اور بتائیں آپ کا دن کیسا رہا آج کا
جی دن اچھا گزرا ہاں اور بس اوپر والے سے یہی دعا ہے کہ ہر گزرتا ہوا دن بھی بس اچھا گزرے
آمین ان شاء اللہ سب کچھ اچھا ہوگا سب کچھ اچھا ہوگا سب کچھ اچھا ہوگا چلیں کوئی کوئی نہیں اچھی ہوپ رکھی اچھی سوچ رکھی ہے تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے اللہ سے اچھی امید رکھیں تو سب کچ اچھا ہوتا ہے سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے امید پہ کہ آپ کو امید کیسی ہے ہے نا آپ کا یقین کیسا ہے
ٹاپک ہے کہ مطلب اسی پہ انسان کی ساری چیز کا دار و مدار ہوتا ہے ایک اچھی ہوپ ہاں اور ایک اچھی امید
ہ سب نہیں رکھ پاتے جو رکھتا ہے اس کو ہی ملتا ہے کہتے ہیں نا جو جیسا سوچتا ہے اس کو ویسی چیزیں ملتی ہے ریٹرن میں
ج ہاں
چو کے وہ آپ کو ملے گا
ملے گا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ
تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر کرتا ہے وہ کہ آپ
ہاں کیا سوچ رہے ہیں ہاں
بہرحال آپ یہ بتائیں کہ جو ونٹر کا ٹائم ہوتا ہے ونٹر کا ٹائم ہے نا ٹھنڈیا ٹھنڈیوں کا ٹائم ٹھنڈ کا موسم سرد کا موسم جو ہوتا ہے ہے نا ہے نا سرد کا موسم جو ہوتا ہے اس میں بہت س ساری چیزیں ویسے کھائی جاتی ہیں
جی
لیکن میں نے ایک بہت ہی زیادہ مشہور جو ہے میرے لحاظ سے سوئٹنیس میں آتا تی ہے اور اس میں اس سےو بہت ساری چیزیں اور دیگر دیگر چیزیں بناتے ہیں بنانا پسند کرتے ہیں نا وہ ایک چیز ہے جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں گاجر کا حلوا
گاجر کا حلوا کیا بات کہی آپ نے مطلب گاجر کا حل می مھے کا نام ہو اور گاجر کا حلوا کا نام نہ ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا
بالکل وہی بول رہا ہوں میں کہ جو گاجر کا حلوا ہو تو بہت زیادہ ونٹر میں ٹھنڈ سرد کے موسم میں لوگ پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ اچھے سے کھاتے ہیں خوشی ہاں بالکل بالکل بنا بنائے تھوڑی کھیا کھائے گا کوئی
بنی گئی مطلب گاجر ایک ایسا ہے کہ مطلب آپ اس کو کچے بھی کھا سکتے ہیں نا اگر وہ کچا ہے تب بھی وہ سیلڈ پہ یوز ہوتا ہے ہاں اس کے بعد پھر ہے کہ مطلب حلوا میں بھی استعمال ہو جاتا
آپ آپ نے ایک چیز شاید کبھی نوٹس کی ہوگی گاجر جو ہوتا ہے گاجر سے ایک چیز یاد آتی ہے مجھے مطلب اور بھی لوگ یاد آتی ہے گاجر مطلب ریبٹ
رابٹ بالکل بالکل مطلب ہاں خرگوشا یہ لنک کیا جاتا ہے ہاں تاجر کا نام آئے اور ریبٹ کو نہ یاد کیا جائے ہاں ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ مطلب ریبٹ کا فوریٹ فوڈ
گاجر ہے بالکل بچپن میں آپ نے کارٹون دیکھا ہوگا تو جب بھی ریبٹ آ رہا تھا تو گاجر کھاتا تھا ہے نا جس سے جیسے جیسے کہ جیسے کہ چیز چیز چیز کون س ہوگیس
جی جی ہاں چیز اور ماؤس ہاں چیز ہاں ٹومنری ہاں جی جی ہاں
جو چیری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چیز جو ہوتا ہے چیز وہ ماؤس سے کنیکٹیڈ ہوتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں چی گٹ گ ہے نا بہت سی چیزیں ایسی ہو ہوتی ہیں جو کرتی ہیں دوسرے سے ہے نا اور گاجر ایسی چیز ہے جس سے آپ کسی سے بھی کنیکٹ مطلب ایسے نہیں ہے کہ کسی بھی اینیملس یا پھر کسی سے بھی کنیکٹ کر سکتی ہیں آئی منٹو کہ آپ کسی بھی کھانے سے فوڈ سے کنیکٹ کر سکتی ہیں جیسے کہ میرا جو ایکسپیرئنس ہے سیلڈ کے ساتھ آپ کنیکٹ کر سکتی ہیں آپ سیلیڈ جیسے کہ اونین پیاز لے لیجیے آپ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ٹماٹر مٹر لے لیجیے آپ گاجر لے لیجیے آپ چکندر لے لیجیے آپ اس کو مکس کر کے اور کھیرا لے لیجے آپ یہ بن گئی سیلیڈ ٹھیک ہے مکس کر کے آپ بہت ہیلدی ہو تھوڑا سا نمک ڈال دیجیے تو تھوا سالکا پانی جو نکلتا ہے اس میں وہ مفید ہوتا ہے ناما ہلکا نمک سے مفید ہوتا ہے پانی نکلتا ہے اس کی پانی سب کا کے مکس ہو جائےا وہ پانی پئ بہت ٹیسٹی آتا ہے سید اپ نے پیا ہے نہیں پیا ہے مجھے نہیں پتاتہ لیکن لوگ اس کو پیتے ہیں بہت زیادہ میری می میری چھوٹی بہن ہے وہ بہت التی یہ ہے کہ سیلیڈ تو دینا نہیں دینا پانی بچا دینا مجھے
پانی بچا دینا کیونکہ اس کے سارے نیوٹرینٹس تو اسی پانی میں آ گیا نا ہاں
بہت بہت زیادہ اور اس میں اگر آپوپر سے نیبو نچوڑ دیں تو اس کی بات ہی الگ جائے گا
ابات الگ ہو جاتی ہے
ٹھیک ہے جو ہمارے ادھر بنایا جاتا ہے وہ طریقہ کار میں بتا رہا
بالکل بہت مطلب آسان سا طریقہ آپ نے بتایا اور مطلب کتنا یہ مفید ہے
بہت آسان ہے بہت مفید ہے
بہت مفید ہے آسانی سے بن بھی گیا اور مطلب کتنے اتنے سارے مطلب اس سے فائد مل گئے
بناتے ہیں لوگ اور زیادہ تر آپ کو جو ڈائٹ میں چلتا ہے وہ بریکفاسٹ میں اسی کو زیادہ تر لیتا ہے
بریک فاسٹ میں ہاں مطلب سیلڈ کا نام آئے اور مطلب بریک فاسٹ میں اس کو زیادہ مطلب فائدہ ہوتا اور ویسے کھانے کے ساتھ تو ہر وقت تو آپ سیلڈ یوز کر ہی سکتے ہیں
ہوں ہ بالکل بالکل وہ تو ایک جو لوگ ہیلدی کھانا پسند کرتے ہیں نا آپ تو وہ تو سیلڈ بنا کھانا کھاتے ہی نہیں ہے
سالڈ کے بنا نہیں کھاتے ہیں ہاں کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ پارٹی واٹی میں جانے کے بعد مطلب ہے کہ وہ کھانا کم لیکن سیلیڈ کو سب سے پہلے ڈھونڈتے ہیں
آپ دیکھیے کہ اگر آپ کہیں کسی کے کی شادیوں میں گئی ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیے گا جہاں پلیٹ رکھی رہتی وہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ ٹمیٹو اور کھیرا ٹماٹر کھیرا چکندر یہ ساری چیزیں رکھ کی رہتی ہیں کیوں رکھی رہتی ہیں کیونکہ لوگ پسند کرتے کھانا گاجر بھی رہتی ہے گاجر بھی رہ ج ہے
جی
ہے نا تو یہی ہے اور جو گاجر کا حلوہ ہے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے کیا آپ بتا سکتی ہیں
بالکل گاجر کا حلوا جو بنانے کا طریقہ ہے گاجر کو پہلے تو اچھے سے دھل کر کے اور اس کو چھوٹے چھوٹے باریک ٹکڑوں میں کاٹ کے دودھ میں اس کو بوائل کر لیا جاتا ہے الائچی ڈال کے بوائل کرنے کے بعد پھر اس مطلب اگر آپ نے میش کرنا ہے تو میش کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو میش نہیں کرنا ہے تو دودھ میں جب آپ نے بوائل کیا ہے اس میں ہی پھر آپ جیسے لوگوں کو مطلب اگر ٹیسٹ چاہیے تو اس میں زائفل کا برادہ ڈالتے ہیں ناریل کا برادا ڈالتے ہیں ڈرائی فروٹس چھوٹے چھوٹے کٹ کر کے ڈالتے ہیں اور چینٹی اگر آپ ڈائریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں ورنہ مطلب چینی کا جو چاشنی بنایا جاتا ہے وہ چاشنی تھوڑا تھوڑا ڈالا جاتا ہے اور کو چلانا ہے چلانا ہے جب یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہونے لگتی ہے اور وہ جو دودھ ہے وہ پورے آپ کے گاجر میں جذب ہونے لگا اور وہ جو آپ کا بیٹر ہے وہ تھوڑا سا تھک ہونے لگا پھر اس کو بھوننا ہوتا ہے آپ کے اوپر سے مطلب کو کو بھی کرش کر کے ڈال سکتے ہیں اور پھر آپ کو لگاتار اس کو بھوننا ہے جب یہ بھون جائے تو پھر الگ سے کڑاہ میں یا پھر کسی پتیلے میں گھی ڈال کر اور اس میں چھوٹی الائچی تیز پتتا لونگ کو چپکا کر اور یہ جو آپ کا یہ جو آپ نے بنا ہوا آپ کا سارا بیٹر تھا جو آپ نے پہلے سے ریڈی کیا ہے وہ سارا اس میں ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد پھر سے اس میں آپ تھوڑا سا دودھ کا جو پاؤڈر ہوتا ت ہے خالص دودھ نہیں دودھ کا پاؤڈر وہ ڈال کر کے اور ہلکا سا وہ دودھ پاؤڈر کو دودھ میں ہی آپ کو مطلب ہے کہ وہ گھول تیار کر کے آدھا گلاس یا پھر ایک کپ وہ ڈالنا ہے اور ہاں اور کیسر ہے تو آپ کیسر ڈال دیں آپ کے پاس اگر یہ الائچی کا پاؤڈر ہے تو وہ ڈال د یا پھر ہے کہ لوگ آلو بخارا ڈالنا پسند کرتے ہیں تو یہ سب ڈال کے جیسا مطلب آپ کے پاس اگر چیزیں ہیں اگر ڈ سجانے کے پرپز سے پھر سے آپ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی آپ کے پاس نٹس موجود ہے تو وہ سے نرس کو چوٹے چھوٹے پارٹس میں ٹکڑوں میں کاٹ کر کے اور اوپر سے ڈال کر اور پھر سے تھوڑا سا کھوو اور مطلب گھی یہ ڈال کر ڈھک دی ڈھک دینا ہے وہ جو دھیرے دھیرے وہ جذب ہوتا رہے گا اندر یہ ساری چیزیں آپ کو ڈھکن نہیں کھولنی ہے اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر آپ کھول کر کے اور کھانا شروع کریں اس طریقے کیسے آپ کو گھی کے بھی بینیفٹ مل گئے ڈرائی فروٹس بھی آپ کا آج گیا دودھ بھی آ گیا ٹیسٹ بھی ہاں اور یہ کافی مف خریید بھی ہوتی
ہ ہاں وہی تو کہا میں سرد موسم میں سرد موسم میں اس کو اس کو کھایا جاتا ہے بہت زیادہ کھایا جاتا ہے
ہاں اب تو لوگ فریز میں بھی اسٹور کر کے رکھتے ہیں
جی جی دو دن دو بول ہوتے ہیں تین دن
ہو جاتے ہیں اور جس طریقے سے ابھی جیسے ہاں یہ بن گیا اور مطلب کافی ٹائم کے لیے جیسے اگر آپ کو کسی کو باہر بھی بھی بھیجنا ہے تو آپ کو اس طریقے سے بھیج سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور سے ٹرائی کیجیے گا
جی جی بہت شکریہ چلیں چلیں بالکل میں ٹرائی کروں گا کوشش کروں گا ان شاء اللہلے بہت شکریہ آپ نے بتایا اتنے اچھے سے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ